ہیلو
ہلو وعلیکم السلام بھائی جان وعلیکم السلام کیا تھ ہیں بھائی جان آب
کہری تھ ہیں
جی اور کیا ہو رہا ہے آج کل آپ کیا کر رہے جی سب کھیل لیکتے ہیں اللہ کا شکر ہے آپ بتائیے بھائی جان آج کل آپ کچھ کر رہے ہیں کیا
اتنے گھر گ بی د ہیں گھر پر
جی
گر پ رہ میں
اچھا تو میں یہ گئی تھی بھائی جان میں نے نا ایک نیا کام شروع کیا ہے اگر آپ سے ایک چک ہو تو
جاپان
جی آپ نے سنا ہوگا کہ آج کے ٹائم میں کہ دیکھو اسکلس کتنی ڈیولپ ہو رہی ہیں اسکلس سب کچھ سکھایا جا رہا ہے اسکول میں بھی سکھایا جا رہا ہے اے آئی اتنا جنریٹ ہو گیا ہے کہ سب کچھ آج کل اے آئی کے تھرو ہی چل رہا ہے ہیلو ہیلو
بہت کم آواز آ رہی ہے بھائی جان آپ کی ہیلو ہاں جی جی جی جی اب آ رہی ہے تو میں نے نا ایک آن لائن کام کیا ہے جتنے ہم کرتے رہ کے اتنا آرام سے کر سکتے ہیں کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی پارٹ ٹائم کی جیسے ہمارے پاس ایک سے دو گھنٹے کا سمے ہوتا ہے تو ہم اس پہ نکال کے کام کر لیتے ہیں
جی
جی میں نے نا آن لائن کام شروع کیا ہے بھائی جان جیسے کہ گھر پہ بیٹھ کے ہمارام کام ٹائپ پہ کر سکتے ہیں نا تو میں نے سوچا کہ میں بھائی جہن کو بتا دیتی ہوی اگر بھجانک سوکھھ ہو اس کی تو
جی ہوم ڈیلیوری بہت اچھا سادھن ہے اس سے کیا ہے کہ ہمارے ٹائم کا بچت ہوتا ہے اور
جی جی جی
تھوڑے پیسے میں اچھا مال بھی ملتا ہے اور ہم کو اس کو جی کے جب اجما کے جب اس کو یوز کرتے ہیں ہم
جی جی اب آپ نے دیکھا ہوگا بھائی جان آج کے ٹائم میں اتنا اسکل ڈیولپ ہو گیا ہے اتنا اے آئی جنریٹ ہو گیا ہے کہ ہر کا آپ دیکھو بڑے بڑے شہروں میں تو روبوٹوں کے دوارا کاریہ کیا جاتا ہے
جی میم بالکل آپ نے صحی فرمایا تھا دیکھیے ج ہمارا م ملک ہے نا یہ ملک تھوڑا بعد میں وکست ہوا ہے جو اور ملک تھے وہ پہلے وکست ہو چکے ہیں تو بٹ یہ وہ ہم کہ ہمارے ملک میں جو آن لائن ڈلیوری ہے پرزنٹ میں تو بہت طرح سے ترقی پہ اور وکست بھی ہے بٹ آج کل جیسے پیزا برگر یہ ویرہ آدمی کوئی آڈر کر دیتا تھا ترنت ہوم ڈیلیوری گھر پہنچ جاتے ہیں ان چیز میں کیا ہے کہ ہم بچت بھی ٹم کا بچت بھی ہوتا ہے اور پیسے بھی کم لگتے ہیں اور
جی
اس کو پیزے والے کو مان کے چلو دس لووں نے آرڈر کیا ہے تو وہ دس لوگوں کو ایک ہی گلی کے اندر گھرے سپوز کرو تو ایک انسان ایک ہی ٹیم میں دس لوگوں کو فری کرتا ہے بلکہ دس لوگ جائیں گے وہاں پر ٹم بگڑے گا ٹریفک بھی لگے گا رستہ بھی مطلب بہت شارٹ ہوتا ہے یہ چیز
ج تو اسی لیے آپ سب نے دیکا ہوگا سب کچھ اے آئی کے تھرو ہونے لگا ہے آپ دیکے کہ اے آئی کتنا جنرٹ ہو گیا آپ جیسا سیم ٹو سیم بالکل آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ آپ کا فوٹو گرافکس وغیرہ اتنے اچھے سے ڈیزائن ہونے لگی ہیں آج کے ٹائم میں اتنا سب کچھ آٹو آئی کے تھرو اسکلس کے تھرو چلنے لگا ہے کہ گھر بیٹھے لوگ لاکھوں کامار رہے ہیں ای سے
جی جی جی میم آپ نے بالکل صحی فرمایا یہ یہ ہمارے لیے اچھا سادھن بھی ہے اور تھوڑا نکاراتمک پربو ہے اس کا اس لیے نکاراتمک پربؤ یہ ہے کہ کسی کا ہم گلط ایشو کر کے آپ کسی کا فوٹو لے کے گغلط اٹیچ کر کے دوسرا سب ڈال دیتے ہیں تو اس سے کیا ہے کہ برانتی پہنچ پھیلتی ہے جیسے کسی نیتا کا کسی کے ساتھ سیٹ کر کے ڈال دیا تو نتا ہم آپس میں جھگڑا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تو ان میں بن نہیں رہی تھی رانیتی اور اب یہ ساتھ ساتھ رہنے لگے تو یہ چیزیں کیا ہے کہ غط جھوٹی افواہیں پھیلاتی ہے تو یہیا ہی پھیلاتی ہے نا
یہاں پہ میرے کو صحیح فرما رہے ہو دیکھو بھائی جان ایک چیز کے لیے دو پہلو ہوتے ہیں اور جہاں چاہے وہاں غلط بھی ہوگا جہاں چاہیے وہاں برائی بھی اپ نے دیکھا ٹھیک ہے ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز کچھ بھی چیز ہے جو اچھا کام کر رہا ہے اس کا برا بھی تھوڑا بہت پریشان ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس کے برے پروگرام پہ جلدی زیادہ فوکس ہو جاتے ہیں اس کی اچھائیوں کو نہیں کر پاتے ہیں
اپ کی بات صحیح ہے بالکل دیکھیے یہ اچھا جو اپ کو کسی چیز کو اسانی سے جلدی جلدی رابطہ کر سکتے ہیں تو کوئی اے ای ہے کسی چیز کے بارے میں اچھا اتنا ہے یا اوپر میں پڑھنا ہے تو یہ ائی ہے کسی چیز کو نارمل تو اج کل بہت ہی یہ بہت کچھ لیتے ہیں انکل پیپر وغیرہ
جی جی اپ بالکل صحیح فرما رہے تھے کو کبھی تو میں نے بکا کیا بھائی جان اس بارے میں بات کرتے ہیں کی ہمارا مطلب تھوڑا یہ ہے کہ اس کی فریبت کر رہے ہیں جیسے کی ویڈیو ایڈیٹنگ ہوا کنٹینٹ اج کل کے ٹائم پہ دیکھو گے کانٹینٹ تک کتنی کتنی اچھی کما رہے ہیں گھر بیٹھے اور اس میں سے ایک دو گھنٹے کا کام کرتے ہیں اور لاکھوں روپے چھاپ رہے
یہ بھی چیزیں دیکھیں کسی ہم کسی چیز کا اگر ہم کو ایڈ کرنا ہے تو وی ائی کے تھرو کرتے ہیں تو ہم ویسے بھی کما سکتے ہیں کسی چیز کا پروڈکٹ بنانا ہے تو ہم پروڈکٹ بھی بنا سکتے ہیں
جی جی
کوئی کار نہیں کر سکتے اے ائی سی میں سوچنا بھی ملتی ہے جانکاری ملتی ہے اور ہم اس سے بڑی چیز ہے کہ سچ ہے کوئی بھی ساتھ نہ ہو کوسچن کو ٹیپ کرو
انسر اج کی ٹیم پہ جتنا اے ائی جنٹ ہو گیا دیکھو اللہ کے بندوں نے اتنا اچھا کام کیا ہے اس کے اوپر اتنا اسان کر دیا ہے ہر طرح کی مشین گئی ہیں ابھی کو کھانا بنانے سے مل کے برتن صاف کرنے تک کی مشین انے پانی شروع ہو گئی ہے
جی اپ نے بالکل صحیح فرمایا میں کہ چیز ہے نا یہ پروڈکٹ وغیرہ یہ چیز اج کل پیندے کی پہلے سوشل میڈیا نہیں تھی تو تو ادمی اتنا بکس بھی نہیں اور کسی کو بھی نہیں تھی کہ ہمارے ملک کے اندر اتنا وہ ہے اپنا اتنا ٹمپریچر ماحول ہمارے یہاں کی اتنا پیمپری سے گڈ بائے اتنا تابان کتنا نمی ہے تو یہ سب چیز تو سوشل میڈیا کے انے کے بعد
جی جی اپ بالکل صحیح فرما رہے ہو پہلے اتنی جانکاریاں نہیں تھی اب پہلے ہی اپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے کے بزرگ ہے اب ابو ابو جی ہمارے ابو کے ابو ہیں وہ دیکھ اپ نے دیکھا ہوگا کہ سورج کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں جی اتنا سامان ہے
جی جی فرمایا پہلے انسان ابھی بھی ہیں وہ یہ
جی
اسمان کی طرف دیکھ کر کے بتا دے
اج بھی بتا دیتے ہیں کہ وہ سوری لیکن جیسے جیسے تھا میں بدلا اس سمے سے تکنیک بدلی تکنیک کے بدلی اب گھڑی انے لگ رہی ہے آپ دیکھو پہلے صرف نارمل گھڑیاں چلتی تھی اب کیا ہو گیا اسمارٹ گھڑی آ گئی ہیں اب گڑی کے تھرو ہی ہم کال پہ بات کر کر سکتے ہیں کال کنیکٹ کر سکتے ہیں فون کنیکٹ کر سکتے ہیں اتنی اچھی اچھی سویدھائیں ہو چ چک ہیں آج کے ٹائم میں یہ سب اسکلس کے تھرو ہی تو ہوا ہے بھائی جب
وہ تو یہ ہے دیکھیے میم کیا ہے کہ آج کل تم بھی سمجھ رہے ہیں کہ انسان کی ضرورت کے انوسار اتنا بڑا جو ملک ہے ہمارا وکست ہو چکا ہے اور ہمارے ملک کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ وکست ہو گئی ہیں جیسے کیا ہے کہ ہم آج دن دیکتے ہیں نا کسی بھی چیز کو ہم زیادہ سے زیادہ پراپت کرنا چاہتے ہیں کم سمے میں کم خرچ میں
جی جی جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں
تو کیا چیز ہے کہ دیک کہ تم سبزی وغیرہ لے لو تو ان میں کتنی آدمی ملاوٹ کرتا ہے شام کو دیکو ایک کلو کا کدو صبح تو دس کلو کا ہو جاتا ہے تو کتنے ہائیکم انجیکشن یوز کیے ج رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ مطلب ہمارے لیے کتنی نقصان داک کتنا وہ کرے گا
جی آپ بالکل صحی جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہو س کو ج بس یہی ہے کہ آج کے ٹائم پہ اسکلس اتنے ڈیولپ ہو گئے ہیں اتنے ڈیولپ ہو گئے ہیں کہ پہلے آپ پہلے کپڑے ہاتھ سے دھلتے تھے ہماری امی ہیں وہ آج سے کب آج کے ٹائم میں کیا ہے کہ مشین ایسی آنی ہے تو ان میں کپڑے ڈال دو وہ اپنے آپ سے ہی پانی ایڈا کر لیتی ہے اپنے آپ سے سرف ایڈ کر لیتی ہیں دھو کر پریس کر کے کپڑے باہر آ جاتے ہیں تو اتنی ٹیکنیکل اتنا بڑھ چکا ہے اتنا بڑھ چکا ہے کہ آج کے ٹائم پہ اتنا جنریٹ ہو گیا ہے
سنیے سنیے یہ یہ میں آپ کی بالکل صحیح ہے بٹ یہ آپ یہ بھی آئیڈیا لگا پہلے انسان ہاتھ سے دھوتا تھا تو کپڑا بہت چلتا تھا بہت کھلتا بھی تھا اور جس وہ اور جو مشین میں ڈالتے ہیں نا تو مشین تو سب جگہ ایک جیسی دھوئے گی کپڑا جلدی پھٹتا بھی ہے جلدی وہ برسرا سا ہو جاتا ہے تو اس کا افیکٹ بھی بہت نیگیٹو پڑتا ہے ان چیزوں پر انسان آج کل مشین پر ڈیپینڈ بہت ہے
جی جی اب یہ ہے کہ اب جیسے کہ سمے میں آپ پہلے کیا کرتی گھر میں سب گھر پہ رہتی تھی باہر نہیں جاتی تھی آج کل دور کیا ہو گیا جاب والی سسٹم ہو گیا جو آ وہ گھر کم رہے کے جاب کر رہی ہیں اب جاب کے ساتھ ساتھ گھر کو مینٹین کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو سب مشین ٹیکنیکل ہو گئی ہے آج کے ٹائم میں کھانا بنانے سے لے کے برتن کپڑے جھاڑو پوچھا دیک سب کچھ ٹیکنیکل ہو رہا ج ا آنے والے سمے میں دیکھنا ایسا ہو جائے گا کہ کچھ بھی کام ہم اپنے ہاتھ سے نہیں کریں گے سب کچھ اے آئی کے جو یہ روبوٹ ہیں دیکھو اتنے ہوئے ہیں باہر جا کر دیکھو کہ شاید باہر ملکوں میں تو روبوٹس بہت ورک کر رہا ہے آنے والے سمے میں ایسا ہوگا کہ کچھ بھی کسی کے تھرو نہیں ہوگا یہ نوکریاں ختم ہو جائیں گی
کل کی جو ڈیجیٹل انڈیا ہے نا تو اس کے اندر آج ک ایسی ایسی اسکلس پیدا ہو رہی ہیں ایسی ایسی پروڈکٹ آ رہے ہیں کہ میم یہ نہیں ان لا سکتی کہ یہ انسان کرنا کیا چاہتا ہے یہ دیکھیے کتنا پردوشن پھیل رہا ہے کتنا انسان ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں د رہا ہے کتنا مطلب برچوں کی کٹائی ہو رہی ہے جس سے ہمارا جین خطرے میں ہے اور ہم کو پیڑ پل بھی دیتے ہیں اور سب سے بڑی چیز ہم کو جیون دیتے ہیں جو آکسیجن ہے تو ان چیزوں پہ اتنا آدمی وکست نہیں ہو رہا ہے کہ ہم کو پیڑ لگانے کا سٹی میں پرت گھر میں دو پیڑ بھی لگائے نا آپ دیکھو ہوگا دس دس کلو میٹر پہ ایک ایک پیڑ ملتا
جی جی بالکل آپ نے بالکل صحیح فرما دا جی ہاں بالکل صحیح فرما رہا ہیں اس چیز کو لیکن یہ گ ہے کہ جس ڈیجیٹل انڈیا ہوتا جا رہا ہے جیسے ہی ہمارے اس میں ڈیجیٹل پروگگرس ہوتا جا رہا ہے اتنا یہ ہے کہ جو فزیکل ہے وہ سب ختم ہوتا جا رہا ہے ہر چیز جی جی آپ پہلے ادکتر بہت سے گھروں میں کام کے لیے نوکر رکھتے تھےئی جھاڑو پوونچھا برت نہیں کے لیے لیکن اب کیا ہے کہ ان کے لیے مشینیں یوز ہونے لگ گی ہیں تو جہاں پہلے ایک ویکتی کی ضرورت ہوتی تھی اب اس کام کو مشین کرےی ہے جوب مشین کرنے لگ جائے گی تو بھی
ہاں اپنا شریر بھی اسٹرانگ نہیں ہوتا ہے اور شریر کو جو مینٹینس ہے وہ بھی بگڑ رہی ہے چلو ٹھیک ہے میم آپ سے بات کر کے بہت اچھا لے گا تھینک یو کل ملتی ہے اللہ حافظ اللہ حافظ